ہیلو بو
وعلیکم السلام خیریت
جی خیریت آپ کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتاؤ
جی ہم بھی ٹھیک ہے
اچھا اور کیا مطلب کیا چل رہا ہے
جی کچھ بھی ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں تو کچھ بھی کچھ بھی رہس جی
ناشتے میں آپ نے کچھ بنایا کیا
ناشتہ ناشتہ تو صبح میں ہی ہو گیا نہ ابھی جیسے
ابھی چار بجے کا ناشتہ ہوتا ہے نا
ہاں وہ تو ہم جیسے آپ کیا کرتے ہو چار بجے کیا کھاتے ہو
میں تو چار بجے نہیں کھاتی میںگنے بعد کات ہ چار ب چائے پیتی ہوں بس
ہاں چائے بجے ارے چار بجے ہم نے چائے پیتے مطلب چار بجے نہیں پانچ چھ بجے ایسے پیتے چائے آپ آپ رس ملائی بنایی ہو
کیا
رس ملائی بنائے ہو آپ
آپ نے بنایا ہے
ہاں ہاں
رس ملائی
ہاں ہاں
ریسیپی بتائیں
پہلے دودھ لینے کا ہے خشک دودھ ہاں پھر چار کپ چینی یہ ایک کپ چینی اور چار کپ ہے تو دودھ لینا اور پھر الائچی لینا جو پیسی ہوئی الائچی ہے وہ لینا اور ایک کپ میدا جیسے آپ کے حساب سے جیسے آپ کو کم بنانا ہے زیادہ بنانا ہے اس کے اکارڈنگ آپ اساں پھر ڈیڑھ چمچ جیسے بیکنگ پاؤڈر آتا ہے نا وہ لینا
ہوں ہوں
اور مطلب ایک چمچ ہاں اور پھر اس کے بعد میں انڈا لینا ہے ایک ادد یا پھر کتنے بھی جیسے انڈا لینا ہے پھر اس کے بعد میں پستا لینا ہے کٹا ہوا تھوڑا سا ہاں ہاں تو مطلب سب سے پہلے جیسے چ جو دودھ ہے نا جو چار کپ دودھ ہے میں چار کپ دودھ کا بتا رہی ہوں آپ کو آپ کے حساب سے آپ جیسے بنا سک مطلب چار کپ دودھ میں ایک کپ جیسے چینی ڈالنی ہے
ہوں
ہاں اور چار پیسی الائچی ڈالنی ہے اور اس کو پکنے دینا ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں ایک جیسے ڈیکچی لینا ہے اس میں دودھ ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد میں چینی ڈالنی ہاں اور چار پیسی بھی الائچی ڈالنی اور اس کے بعد میں اس کو جیسے اچھا کھل گیا اور اس کو اچھے سے پکنے دینا ہے
ہوں ہاں
اور اس کے بعد میں اور دودھ لینا ہے ایک کپ اور خشک دودھ لینا ہے مطلب اچھا دودھ لینا ہے
اچھا ہاں
اور اس کو چھان لینا ہے دودھ کو چھان لینا ہے اور اس میں میدا اور بیکنگ پاؤڈر ملانا ہے ٹھیک ہے
اچھا جی
مطلب جو چار کپ دودھ لی ہے وہ الگ سے جیسے باگونی میں جیسے دیکھ وہ جیسے پک رہا ہے ٹھیک ہے اور الگ سے اور دودھ لینا ہے اس میں جیسے کو چھان لینا ہے دھ کو چھنی سے اس کے بعد میدا لینا ہے اور پھر بیکنگ پاؤڈر ملانےا ہے اس میں
ہوں ہوں
ہاں پھر ہاں اس مطلب سب کو جیسے مکس کرنا ہے ہاں مکس کرنے کے بعد مچ ایک چمچ جیسے گھی ڈالنا ہے اور اس کو اچ ی سے مطلب ہاتھوں سے ملانا ہے دودھ میدا بیکنگ پاؤڈر کو ملانا ہے اس کے بعد میں مکسی کرنے کے بعد ایک چمچ گھی ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے ہاتھوں سے ملانا ہے
اچھا جی
پھر اس میں جیسے انڈا شامل کرنا ہے انڈا ڈالنا ہے اس اس کے اندر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے اس کو اچھی سے مکس کرنا ہے
جی
پھر ہاں پھر اس کے بعد میں اس کو چھوٹی سی جیسے رس ملائی بنانا ہے چوٹی سی مطلب ہاتھوں سے کہ مطلب رس مل ملای مطلب بنانا ہے اس کو یہ سب جو جتنا بھی یہ سب مکسی کیے اس کے بعد میں میدا ہوا بیکنگ پاؤڈر ہوا یہ یہ سب جیسے مکس کرنے کے بعد اور انڈا ہوا ٹھیک ہے یہ سب مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی سے ہاتھوں سے جیسے اس کو چھوٹی چھوٹی رس رس ملائیا جیسے بن بنانا ہے ٹھیک ہے
اچھا جی
اب جو اور جو مطلب جو دیک میں جو دودھ رکھا تھا نا جو پکنے رکھا تھا تو اس میں جیسے یہ جو اپ جو رس ملائی جو بنائے نا گول چھوٹے چھوٹے تو اس میں جیسے ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اس میں جیسے چار منٹ پانچ منٹ تک اس سپکنے دینا ہے ہاں جب دودھ ابالنے لگے تو دیکھنا ہے جب دودھ ابلنے لگے تو مطلب ایک دو دفعہ جیسے ہلانے اس کو ہاں ہلانے کے بعد ہاں ہلکی سی آنچ پر جیسے اس کو پکانا ہے اور پھر وہ تیار ہو جاتا ہے
اچھا
اور جیسے وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس میں جیسے اوپر سے جیسے آپ اس میں جیسے کاجو بادام پستتا یہ سب جیسے مطلب چھوٹا چھوٹا کاٹ کر اپر سے ڈال سکتے ہو اور جیسے اس کو رس ملائی ہے تو آپ جیسے اس کو فریجر میں بھی رکھ کے کھا سکتے ہو فریج میں یا پھر ٹھنڈا ہونے تک بھی کھا سکتے یا پھر گرم تو اننی اچھی لگیں گی نا
ہوں صحیح بات ہے نے بہت اچھی ریسپی بتائی ہے واقع میں
ہوں
اور مطلب اور کیا بنا لیتے ہو آپ
جی ہم تو بہت بناتے ہیں بادام کی کھیر کھائے
بادام کے کھییر نہیں میں نے تو کبھی نہیں کھایا کیسے بناتے ہو
ہاں بادام لینے کا ہے دو سو چاس گرام جیسے ہاں تو چاول لینا ہے
جی جی
ہاں چاول کو پھر بھی بگا دینا ہے ایک جیسے باؤل لینا اس میں مطلب چاول ڈال کر اس کو بگاڑ
جیسے مطلب بادام کو پہلے مطلب کہ بھگونا ہے کہ مطلب کہ ایسی اس میں ڈالنا ایسے تو گلے گا نہیں
نہیں بادام کو نہیں بگانے چاول کو بگانے
اچھا کون بات اچھا یہ بتاؤ مطلب کون بادام کی بات کر رہی ہ وہ ارے وہ جو آتا ہے کیا بولتے اس کو جو نمک کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ بادام کی بات کر رہے ہو
نہیں وہ
چھلکا ٹائپ کا ہوتا ہے ہاں ہاں کاجو بادام
ہاں جی وہ جو کھاتے ہیں نا ہاں وہ بادام مطلب یہ می جو رہ کاجو بادام آپ کو پت نہیں ہے
ہاں ہاں کاجو بدباؤ وہ پتا ہے میں سمجھی وہ والا بادام کی بات کر رہی
بادام جو رہتا ہے بادام
ہوں ہوں اس کو بھی تو وہ بھی تو کتنا ٹائٹ رہتا ہے یار مطلب اس کو بھی تو ا اس کو بھی تو یا خروچنا ہوتا ہوگا یا کچھ بھی تو کرنا ہوتا ہوگا نا
ہاں وہ بادام کو مطلب ایسے اپن جیسے عید کے دن شر قرما بناتے ہیں نا
ہاں ہاں
وہ سب وہ بادام کو ایسے آدھے آدھا کاٹ کر شیر قورمے میں ڈالتے ہیں نا کاجو بادام پستتا چارولی چار مگز
اچھا ہاں
اور وہ کیا بولتے اس کو سیوئیا
ہاں ہاں
ہاں تو یہی وہ والا بادام جو اپ کھاتے ہیں جو جو جیسے می میں استعمال ہوتا ہے کوئی جیسے سالن چاہ سالن میں بھی ڈالتا وہ ہاں تو ہاں تو وہ والا باغ ہے تو جس وہ لینا ہے اور چاول کو مطلب لینا ہے اور چاول کو جیسے ایک کپ میں لینا ہے اور بادام کو پہلے کاٹ لینا ہے الگ الگ جیسے کٹوری میں اور چاول کو الگ کٹوری میں لے اس کو بگا بھگانا ہے اور بھگانے کے بعد اس کو پھر نکالنا ہے پانی میں سے پانچ دس نٹ اس کو بھگانا ہے چاول کو اور پھر نکالنا ہے اور اس کو پیس لینے کا ہے ٹھیک ہے اس کو مطلب لے کر
کالنا جیسے دھل کے ارے دھل کے نکالیں گے تو تو وہ مطلب پھر تھوڑا سوکھے گا تب نا اس کے بعد مکسر جار میں یہ کرتے ہیں سکھاتے ہاں جا مطلب پیستے ہیں
نہیں مطلب اس کو اچھیے سے پانی اس کا مطلب نچوڑ لینا ہے اورفی ما مطلب سوکھنے کے لیے الگ باؤل میں رکھنا ہے وہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے اس کو بھی نہیں ہاں سکھانے نہیں پھر اس کو ڈائریکٹ جیسے پیس لینا ہے مکسر میں
ہاں
ہاں مکسر لینا اس میں ڈائریکٹ جیسے کریچ لینا اتنے تو سکھانا اس کو سکھا سکھ نہیں سکتا ہے نا پھر اس کو پانچ دس منٹ کتنا ٹائم لگیں گا اس اس کو سوکھنے کے لیے پانی ہاں تو جیسے ایک کپڑا اپڑا لینا ہے اس میں جیسے چاول کو نکال لینا ہے اور دودھ لینا ہے
ہمم
ہاں دودھ مطلب تازہ کریم آتی ہے جی
دودھ کو مطلب کھولنا ہے
نہیں نہیں دودھ مطلب دودھ لینا ہے اس میں پھر چینی یہ سب الائچی جائفل یہ سب لینا ہے کیوڑا
اچھا ہاں ہاں
ہاں آپ چاندی کا ورک بھی لیتے وہ لگاتے ہو کیا جیسے وہ مٹھائی میں آتا ہے چاندی کا وار خ
نہیں نہیں وہ نہیں کرتا
ہاں تو جیسے دیکھو چا جو تم بول رہے تھے نہ دیکھو چاول کو مطلب جو تم نے پیسے ہے نا دھوپ کر اس کو پہلے دھو کر مطلب سکھانا ہے ٹھیک ہے
اچھا
پھر چاول جیسے سوکھ جائے نا تو انہیں جیسے باریک پیس لینا ہے مکسر جار میں
اچھا جی
ہاں ٹھیک ہے ہاں پھر جو دیکھچی ہے نہ دیکھچی میں دودھ گرم کرنا ہے آپ نے شاید بنایا ہونگا جب دودھ کو ابالا اجائے تو مطلب چاول اس میں شامل کرنا ہے
جی جی
ٹھیک ہے پھر اس کو اچھی طریقے سے ہلانا ہے پھر پھر مطلب کھیر کا مطلب اس کا ذائق اچھا آتا ہے اور جیسے وہ چپکتے نہیں ہے پھر وہ جلتی نہیں نا تو اس کے اس کے لیے لانا پڑ گا ہاں ہاں ہاں اس کے بعد میں ہاں اس کو بعد
ہوں
گاڑا ہویگا ہے پھر چینی بادام پؤڈر الائچی کیوڑا کیوڑا یہ وہ سب ڈال کر اچھی طریقے سے مطلب اس کو چلاتے رہنا ہے چمچ
ناقابل سماعت
اور اس میں تو کھویا بھی تم جیسے ڈال سکتے ہو اور پکنے کے بعد ہاں اچھا لگتا ہے چینی وہ سب ڈالانا ہے اس اوپر سے سجاوٹ کے لیے تم جیسے ج چاندی کا وارخ کیسے کچھ بھی جیسے آتا ہے مارکیٹ مارکیٹ میں چاندی کا وارخ تو وہ بھی جیسے اوپر سے جیسے ک لگا سکتے ہو تو وہ کھیر ہے ہم چاول کی
چلو اچھی بات ہے اپنا اچھے ڈریس پہ بتائی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ